یہ سب کیا ہے
ہاں جی سب کھیریت ہے جی
جی اور بتائیے
اور سب کھیریت ہے جی گھر میں
اچھا اپنا بھی سب بڑھیا ہے
کیا ہو رہا ہے
بس ابھی کھانا کھائے ہیں تھوڑا لیٹ
اچھا
آپ بنا لیے تھے کیا بنانے کے لیے بول رہے تھے وہ
ہاں وہ بن گیا تھا کھا لیے
بن گیا
ہاں بن گیا تھا
آپ جھٹپٹ کام کر لیتے ہیں نا اس لیے
اچھا ایسا ہے
ہاں ہم لوگ تھوڑا لیٹ لیٹ کرتے ہیں آپ جلدی جلدی کرتے ہیں
ہوں جلدی جلدی کر لیتے ہیں
آپ کی طبیعت ٹھیک ہے
ہاں طبیعت ٹھیک ہے تھوڑی بہت سستی سس دل لگ رہا ہے جیسے لگتا ہے کہ انرجی ڈرنک چاہیے
انرجی ڈرنک لال پری پیجئے نہ
لال پڑی کونسا
ارے نہیں ایسے مذاق کر رہے ہیں
ارے نہ نہ وہ تھوڑا سوچ رہے ہیں کہ جائیں بازار وزار ہاں تھوڑا گھوم گھام کے
پانی پوری کھائیے نا ریفریش ہو جائیے گا
اچھا اچھا انہوں بھی جی نہیں میں چل رہا نا اس
اچھا جی نہیں مچل رہا ہے ابھی
ہاں کبھی کبھی زیادہ جیسے اوور کھانا ہو جاتا ہے نا جیسے کھالی بریانی کھا لیے یا کچھ اور کھا لیے جیادہ کچھ ہے نا ہیوی کھانا تب جا کے لگتا ہے کہ کچھ کھٹا کھٹا کچھ کھالیں جس
مجھے تو وومینس کالج کے پاس جو کھاتے تھے نا گپ چپ وہی بہت اچھا لگا اس کے بعد کوئی گپت
ہاں مزہ لگ گیا تھا وائٹ کیا بنا رہا تھا
ا
اچھا تھا ہوں
اور گلسہ نارا سے بات ویت ہوا ہے
نہیں نہیں نہیں
نہیں ہوا ہے
نہیں
اچھا
آپ کا ہوا ہے کیا
ہاں بات ہوئی تھی وہ شاید کہیں گئی ہے
اچھا
بات ہوا تو کہیں گئی ہوئی ہے شاید
گلشن ارا کی ایک بہن بھی ہے نا تو شادی کرنا تھا پتا نہیں ہوا ان کا کی نہیں نے بولی تھی کہ ان کا بھی نکاح کرنا ہے
ہاں
ہلو
ہاں ہلو
ہاں اور بتائیں آپ
ہاں وہی اجان ہو رہا تھا
اچھا ہاں ہاں
ابھی کپڑا اتنا بارش ہو رہا ہے بہت زیادہ کہ کپڑا سوکھ نہیں رہا
نہیں سوکھ رہا
اہوں لائٹ بھی نہیں ہے کہ آدمی مشین میں دھوئے
ہوں
بارش ہے نا بہت زیادہ
ہاں بارش تو ہو رہا ہے ادھر موسم بھی مطلب چینج ہے
اچھا نہیں ادھر بھی موسم ٹھیک ہے لیکن وہی بارش
ہلو
ہلو
ہاں وہ سوچے تھے کہ جائیں گے مارکیٹ ٹیبل کلتھ وغیرہ نہیں ہوتا ہے
ہاں ہا
جیسے دعوت وغیرہ ہم لوگوں کو دیتے ہیں نا
ہاں
تو وہ ٹیبل پہ بچھانے کے لیے جو ہوتا ہے وہ پلاسٹک والا ایک نہیں آتا ہے یار ڈیزائن سے ہاں ہاں
تو وہ بھی اچھا رہتا آن لائن میں بھی آپ کو مل جائے گا
نہیں آن لائن میں نہیں مین آتا کہ آف لائن کیا ہے نا کہ ہاتھ میں لے کے دیکھتے کہ ہیں
نہیں میری اپی تھی نا وہ ہاتھ سے ب ان کے ہی بنائی تھی وہ بہت اچھا ابھی تک ہم لوگ اسی کو یوز کرتے ہیں ایک اجمیر سے بھی لائے تھے وہاں سے بھی لائے تھ اجمیر وہ بھی وہاں بھی سندر سندر مل رہا تھا تو لائے تھے تو ابھی تک وہی چل رہا
ہاں
وہی بات ہے
ہوں ہوں
نہیں وہ سب ہاں لینا تھا کیونکہ آ جاتا ہے نا
پر آپ یہیں پہ خریدوا دیں گے اچھا اچھا
حجاب وغیرہ بھی دیکھنا تھا یہ سب تھا کچھ دیکھنا تھا کچھ کچھ چیزیں لینا تھا
ہوں ہوں اچھا آپ لوگ شادی میں تاسا لگاتے ہیں تاسا
تاسا لگتا
ہاں جیسے کہ من ٹی کا ایک ہو گیا ایک جو اس کے بغل میں ایک تاشا لگتا ہے
ہاں ہاں سائڈ والا جو رہتا ہے نا
ابر ہم سونے سے سوچے ہیں کہ گولڈ کا خریدیں گے
ہاں نہیں اس سے اچھا آرٹیفیشل بھی بہت سندر سندر آتا ہے اچھا اچھا دم آتا ہے
ہاں لیکن اگر تاسا میرے بغل میں پتہ ہے امی کی بہن ہے بڑی ان کی پتہ ہے تاشا سونا کا اتنا بڑا ہے کہ آپ کہیے گا کہ رولڈ گولڈ کا ہی ہوگا
ہاں
ہوں سب سونا کھرا ہے پہلے والا ہی رکھا ہوا ہے اب تو ہم لوگ کہاں سے خرید پایئں گے اتنا مہنگا
ہاں پہلے والا ہی ہوگا اسی لیے پہلے تھوڑا کم تھا نا اسی لیے
ہوں ہوں
ہوں ہوں
اور بتائیے
اور سب اچھا ہے سجنے سورنے میں تو سادی ہی م زہ آتا ہے نکاح جب ہوتا ہے نا
ہاں ہاں ہاں ابھی گرمی میں ہم لوگ کہیں گئے ہی نہیں اتنا سارا دعوت ووت کے لیے بھی آیا کہیں نہیں ہم لوگ گئے گھومنے گرمی بہت نہیں ہے
بہت زیادہ ہے
اور ابھی بارش سے کچ کچ ہو گیا ہے ادھر تو کہاں جائیے گا ابھی سوچ رہے ہیں کہ اوپر گھر بنانے کے لیے
ہوں
تو یہی ابھی بہت مہنگا ہو گیا ہے ابھی جو برسات ہو گیا ہے نا تو اس کے کارن بہت زیادہ بار ہے نہیں بہت زیادہ بارش ہوا نا تو اینٹا بھٹا ایسا سب دکت ہو جاتا ہے نا مہنگا مل رہا ہے تھوڑا تو اسی کے لیے سوچ رہے ہیں کیا کرے نہیں کرے
اچھا تو اوپر نہیں بنا ہوا ہے
نہیں ہمارے گھر ایک ہی فلور ہے نا
اچھا اچھا
ہ اور بتائیے بکرید میں تو خوب بیچے ہوں گے بکری وکری
ہاں بیچے تھے دو چار وہ
اچھا کتنا ریٹ ملا
زیادہ نہیں دس ہزار پندرہ ہزار بارہ ہزار اس ٹیپ سے
ایک کا گوکا مل گیا نے
ہاں
تب تو لگتا ہے کہ لاکھ والا بات ہو ہی گیا
نہیں لاکھ والا نہیں وہی پچیس تیس تک
پچیس تیس تک
ہوں اور آپ بتائیں
کوئی رکھے تھے بغل میں پتا ہے چھبیس گو بیچی چھبیس ان میں سے جوڑ لیجے پیسا کتنا ہوگا چھبیس گو
تو اسی لیے تو لوگ اس کا بزنس کرتے ہیں نا
ہوں ہوں ہوں
ہاں بزنس تو اسی لیے کرتے ہیں
ہم لوگ نہیں کر پاتے ہیں جھوٹ کیوں بولے
دیکھنا پڑتا نا اس کو
ہاں ہے گھر میں ہی یوج ہو جاتا ہے وہ سب گھر والا گھر میں ہی لیکن نہیں ہے وہ سب بزنس والا کے اب جگہ بھی چاہیے ہم لوگ اور جگہ بھی نہیں ہے ویسا اور سنایا جائے
اور سب اور سب خیریت ہے
بقرعید میں کپڑا وپڑا خریدے تھے
ہاں
اچھا سب کا خریدا ہے نا
ام وہ تھوڑا اچھا رہتا ہے کاسٹلی تو ہوتا ہے لیکن مزہ آتا ہے بڑھیا ہی رہتا ہے
ہاں ہاں ہم لوگ کا بھی خریدایا ہم لوگ تو سب کا خریدایا اب جتنا میری ان کی بچیوں کو سب یہاں آئے تھے سب مہمانوں کو بھی ملا ٹوٹلی کو
ہیلو
ہیلو اور بتائیے
اور سب اچھا ہے کون بلارہ رہا ہے کیا
ہاں آ رہا ہے
اچھا اچھا اسی لیے آواز آرہی ہے
آآں رہنے دیجیے
اچھا اچھا
شام کا کیا بننے کا پلان ہے کھانے میں
وہی بازار جائیں گے تو پھر سوچتے ہیں کیا بنانا ہے
اچھا بنائیے انڈا کڑی
انڈا کڑی بنالیں
ہاں
لانا پڑے گا
موسم اچھا ہے گرمی میں ادھر نہیں کھا رہے تھے میرا تو کھانے سے پمپل سے اتنا زیادہ آجاتا ہے ہم کیا بتائیں ا ہیلو
ہاں بتائیں
یہ رخسار کیا ہے اسے پتہ ہے ابھی سامان لی ہے وہ نہیں جمع کرتی ہے تو دیکھیے نا کتنا پریشان کرتا ہے الله مولا
ہاں وہ تو کرے گا نا
ہاں ٹائم ٹو ٹائم لیتا ہے ہر ٹائم اور اگر آپ نہیں جمع کیے تو ایک دم فائن لے لے گا بہت پریشان کر رہا ہے گروپ والا ہم نہیں لیت تے ہیں اتنا ہم اس لیے